ہیلو ہیلو وعلیکم السلام
اور جناب خیریت سے ہے
جی جی بڑھیا آپ بتائیے آپ کیسے ہو آپ کے گھر میں کیسے ہیں ممی پاپا آپ بتائیے
الحمد للہ اللہ کا شکر سب خیریت سے ہے
اور بتائیے آپ کے ادھر موسم کیسا ہو رہا ہے
ماشاء اللہ موسم جو ہے ہمارا یہاں ٹھنڈا ہو رہا ہے کل گرمی تھی ماشاء اللہ آج تو تھوڑا ہوائی ہوائ چل رہی ہے ٹنڈا موسم ہو رہائے
ہاں
اور جناب سنائیے آپ کے وہاں موسم کیسا ہے
جی یہاں پر ابھی تھوڑا گرمی ہے ابھی دھوپ نکل رہی ہے کافی اھر اور بتائیے کھانا کھایا آپ نے
الحمد للہ خانے سے ہم جو ہے فارغ ہو گئے اور آپ نے
جی جی جی بالکل الحمد للہ
ماشاء اللہ دیکھیے جناب دیکھے جناب خان جی ٹاپکس آپ لے لو اس
کوئی ہمیں مطلب کہ ٹائم کی ٹائم کا اہمیت جو ابھی دوور چل رہا ہے وقت کی اہمیت
بچوں کا دیکھیے بچوں کے دن تعلیم کی بات ہے جن تعلیم کے معاملے میں بات کریں گے تین تلم دیکھیے جناب دیکھیے جناب آج کل جو ہے بچے جو ہے
جو ہوتا ہے نا مطلب کہ ہاں آپ ٹھیک بول رہے ہو جو آج کل بچے جو ہے نا پڑھائی سے دور جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ماں باپ جو اور بھی ہمارے آس پڑوس کے لوگ ہیں ان کو دھیان دینا چاہیے کہ اپنے بچوں کا ہمارے بچے ادھر ادھر کہاں جا رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کی تربیت اچھے سے کرنی چاہیے اور ہمیں دیینی پڑھائی اور جو بھی اس تو مطلب آگے آنے والے سمے میں کام آئے اس کو وہ ہمیں اس کو جو ہے شروع سے سکھانا چاہیے لیکن آج کل جو ہے نا ب الٹا ہی ہو رہا ہے جیسے کہ بچے کو وہ جیسے ہی روتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں کہ فون تھما دیتے ہیں ہاتھ میں وہ پورا دن وہ کھانا بعد میں کھاتا ہے پہلے فون کو چون کرتا ہے فون پہ ویڈیوز کارٹون وغیرہ بھی تو مطلب کہ ہمیں تھوڑا ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے تھوڑا ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں جی تو یہی میں بول جی جی ان کا میں ٹائم ٹو ٹائم دینی اسلامی کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہیے کہ اسلام کو سکھانا چاہیے کہ یہ ایسا ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے نماز کے بارے میں بتانا چاہیے جی جی بولیے
دین کی پڑھائی جو ہے دیکھ لیے ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اگر دن کی پڑھائی اگر بچوں کو جو ہے دن کی پڑھائی نہ کرائے دن تعلیم کی پڑھائی نہ کرائے بچہ دیکھیے بچے کے اندر اچھائی برائی اور جو ہے ان چیزوں کی پہچان نہیں ہوتی دن کی تعلیم دن کی تعلیم دینے سے بچہ جو ہے اچھائی برائی گی پہچان ہو جاتی ہے بچہ لیکن در بچہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھاتا
جی ایسا ہوتا ہے نا بھائی جان ج سے دیکھو آپ نے بتایا کہ بچے کو دینی ہمیں اسلامی سکھانا چاہیے جو کہ غلط قدم نہ اٹھائے لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو برے پرباؤ میں پڑ جاتے برا اثر میں آ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو بھی مطلب برا بنا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے تو وہ راستہ دوسرا اپنا لیتے ہیں غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں وہ بچے اور اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جی جی بولیے بولیے
دیکھیے یہ غلطی ہوتی ہے ماں باپ کی ان کے والدین کی وہ کیا سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار ہندی انگلش میڈیم پڑھائیں گے ہمارے بچے اچھا پڑھے گا تو ڈاکٹر انجینئر اور جو ہے بڑا آئی ای ایس ادھیکاری بنے گا تو دیکھیے وہ تو بن جائے گا آپ کا بچہ چلو مانا کہ وہ تو آپ اچھا بن جائے گا اگر اللہ تعالی نے اس کو نصیب میں لکھ رکھا ہوگا تو وہ بن جائے گا لیکن اللہ تعالی دکھا بھی دیتا ہے اپ لوگوں کو کہ دیکھیے جب بچہ جب نوکری لگتی ہے نا اس کی تو دیکھیے جب وہ وہ دیکھیے اس کو ٹائم ملتا نہیں ہے اپنے امی ابو سے جو ہے مانو اس شادی بھی ہو گئی جب شادی وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنی فیملی کو بچے وغیرہ ہوتے تویملیے کے چل جاتا اور وہ اس کے والد ان کو چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے والدین کو چھوڑ دیتا ہے جب دیکھے نہا تو وہ اپنے ماں باپ کو اپنے امی ابو کو ٹائم دے پاتا ہے نہ ان کو سنبھال پاتا ہے تو دیکھیے ان کا پچھتاوا جب ہوتا ہے اسے جب اگر کوئی اگر وہ دن کی تعلیم دیتے اپنے بچوں کو تو شاید وہ ایسا قدم نہیں اٹھاتا
جی جی جیسا ایسا ہوتا ہے نا ویسا جی جی جی بالکل بالکل دیکھیے ا آج کل ایسا یہی چل رہا ہے یہ دوور پتا ہے کیا چل رہا ہے دیکھیے بھائی ج ج کہ ہم کو دیکھنے میں آ رہا ہے جیسے کہ لوگ زیادہ تر اب مدرسوں سے ہٹا کے دینی اسلامی پڑھائی سے ہٹا کر کیا کرا رہے ہیں کہ اسکولس بھیج رہے ہیں یا کالج میں بھیج رہے ہیں کس اس لیے کہ آگے چل کے ہمارا بچہ ڈوک ٹر بنے انجینئر بنے اور بھی جو الگ کے ڈگری وغہ وہ کرے تو ہم کو سکون ملے گا اور کو بھی سکون ملے گا پیسا کما پائے گا زیادہ تو ایسا جو ہے نا ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ آگے چل کے نا اپنے باپ کچھ کچھ بچے میں سب کی بات نہیں کر رہتا بھائی جندے کو کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جو مطلب کہ سوچ کے چلتے ہیں پہلے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ
کہ دیکھیے وہ بچہ وہ سوچتا ہے جناب جو جو اپنے ماں باپ کی اپنے ماں باپ کی پریشانیاں سمجھتا ہے اس کو پت ہے کہ میرے امی ابو نے دن رات پسیینہ ایک کر کے خون پسینہ ایک کر کے ہمیں پڑا ہے چاہے وہ خود چٹنی روٹی کاتے تھے لیکن ہمارے لیے اچھی ویوستھ کرتے تھے ہمارے ٹائم ٹائم پر پیسا ڈالنا کھانے پینے کے جو پیسے کپڑے وغیرہ دلانا اور رہنے سہنے کے جو ہے چپل جوتے بڑھ گیا
جی جی ایسے ہی ہوتا ہے نا آج کل دیکھو آپ نے بالکل ٹھیک کرا کہ ٹھیک فرمایا جیسے کہ آپ نے بولا کہ ماں باپ ان کے لیے سوچتے ہیں اور ماں باپ مطلب چٹنی سے روٹی کھاتے ان کو اچھی کھانا کلاتے ہیں ان کو باہر بھیجتے ہیں تو ان انہیں تھوڑا سوچنا چاہیے اپنے ماں باپ کے بارے میں کہ ہمارے ماں باپ نے دور بھیجا کس لیے کہ ہم پڑھ لکھ کر کامیاب ہوئے اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے اور ان کے جو ہے بڑھاپے کا بڑھاپے کا جو ہے سہارا بنے تو ایسے ہی ہوتا ہے آج کل پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جی جی بالکل جیسا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو باہر آ کے بھی بری عادتوں میں پڑ جاتے ہیں کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہوتا تو کچھ لوگ صحیح راستے پہ چلے جاتے ہیں تو ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑا کرنا چاہیے ہم کو سوچنا چاہیے جی جی ہمیں خود سوچنا چاہیے جی جی
سوچتا ہے نا کہ نوکری لگ گیا تو وہ دیکھیے وہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے اگر ان کو خرچے کے لیے پیسے دیکھیے آج کے ٹائم پر بات کی جائے اگر دیکھیے چار بھائی ہے نا یا دو بھائی ہے ایک بھائی کی نوکری لگ گئی تو تو نوکری والا جو ہے وہ دن رات ایک کر کے اس کو پڑھا دیا نوکری لگ گئی اس کی اور جو چھوٹا بھائی جو ایک بھائی رہتا ہے نا وہ پرائیویٹ جاب کرے گا نا تو وہ رکھ لے گا اپنے ماں باپ کو لیکن سر ڈری والا اگر دن کی تعلیم نہیں ہے نا اس کے پاس پرائیویٹ جو نوکری نہیں لگا اس کے پاس دن کی تعلیم ہے تو الحمد للہ اور سرکاری نوکری دوارا ا نے جب ماں باپ کے لیے نہیں سوچے گ وہ جو اس کو دن کی تعلیم دی ہے نا وہ اپنے امی ابو کو جو ہے اچھے سے رکھے گا سکون سے
بالکل ایسے ہی ہوتا ہے بھائی جان ایسسی ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہم کو بھی دیکھنے کو ملتا ہے کافی کافی جگہوں ہمارے آس پڑوس میں بھی ایسی دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ کوئی سرکاری نوکری والا ہے کوئی مطلب کہ روزگار کر رہے ہیںے چھوٹا موٹا تو وہ اپنے ماں باپ کو ساتھ رکھ جو سرکاری نوکری والا ہے وہ مطلب دور ہ دھیرے دھیرے دور ہٹ جاتا ہے اس لیے کہ ان کا کیا کرنا میں تو کامیاب ہو گیا میرے پاس
بالکل بالکل لیکن جناب اللہ تعالی اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں تم اپنے امی ابو کو چھوڑ کے دور چلے گئے ٹھیک ہے تو کل کو آپ کے بھی اولاد ہوگی آپ کے بھی مطلب جب اولاد ہوگی تو آپ کی کہ اولاد بھی آپ سے پوچھے گی کہ پاپا آپ کے پاپا کیا کرتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں ہم سے ملاؤ کبھی آپ نے ملایا نہیں کہ نہیں بیٹا وہ کبھی مان لو ملاانے کے لیے بھی آ جائے تو پھر آپ جانتے ہو آج کل کے بچے چ سوال کوشچن اتنے کرتے کہ پاپا آپ اپنے امی ابو کو ادھر کیوں چھوڑ دو ہو اپنے ساتھ لے کے چلو اپنے ساتھ رکھو تو جو دیکھیے پھر ان کے ا ا وہ بولتے نہیں بیٹا یہ چاچا کے پاس رہتے ہیں چاچا کے پاس ہی رہنا پسند کرتے ہیں تو دیکھیے کیا ہوتا ہے پھر جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اپنا ان کو بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ نے اپنے بوگی قدر نہیں کرا پاپا تو ہم آپ کی کی سے قدر کرے تو دیکھیے یہی
تو ہے نا بھائی جان آج کل کے دور میں دیکا رہا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے وہ مطلب چھوڑ دیتا ہے چھوٹے پہ ساری ذمہ داری آ جاتی ہے مطلب کہ اور آج چھوڑ کر جو مطلب جس کو ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا لاڈلا ہے یہ باہر جا کر پڑے گا یہ ہمارے لیے بہت سارا دے گا ہمیں بڑھاپے کا سہارا بنے گا تو یہ جو ہے نا آج کل الٹا ہوتا ہوئے جا رہا ہے بھائی جان ایسا ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمارے ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ ہمیں چلا رہے ہیں کس طریقے سے ہمیں پیسہ دے رہے ہیں ہمیں پڑھا رہی ہیں اچھی جگہ آج کل دیکھو ایسے ہی ہو رہا ہے بھائی جان دیکھا بھی جا رہا ہے جیسے کہ ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے ہاں
ہم ب جو کو ہندی انگلش میڈیم کے علاوہ جو ہے ہم مدرسے میں داخل کروانا ضروری ہے دین تعلیم کی پڑھائی کروانا بہت ضروری ہے دیکھیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہے اس سے نقصان والی نہیں ہے اس کے اندر ہم کو فائدہ ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ ہماری قدر کرے گا
جی جی آج کل جو ہے نا آج کل سب سب سے زیادہ جو راستتا ہے آج کل جو سب سے زیادہ بھیج رہ ہیں انگلش میڈیم میں بھیج رہ ہیں وہ جو کالج اسکولس وغیرہ بھیج د کس لیے کہ ہمارا بچہ بڑا ہوگا یہ بنے گا وہ بنے گا مدرسے کو بالکل بھول جا رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے کس لیے کہ ہمارے اسلام کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سوچنا چے چاہیے اور ہمارے مدرسوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بچوں کو وہاں ایڈمیشن کرائے ہ اور اچھے طریقے سے دین اسلامی جو بات ہیں وہ سیککھائیں اور وہ دین اسلام کو سیکھے گا تو ہمیں بھی کچھ آگے چل کے آخرت میں بھی ہمارے لیے مقام اچھا بنے گا اور
صحیح فرمایا بالکل
جو ہمارا گاؤں میں ہے جو ہمارے آس پڑوس میں اس کو بھی اس چیز کا اثر پڑے گا دیکھ دیکھ کر جی جی بالکل بالکل ہاں جی
اور ہمارے رشتے دار کا ماحول ماشاء اللہ سب چینج ہو جائے گا سب دیکھیے جہاں اگر مانو کوئی ماں باپ کو قدر نہیں کرتے ماشاء اللہ تو وہ الحمد للہ وہ قدر کرنے لگ جائیں گے اگر جو ہے دو بچے اگر مرے کی تعلیم لیں گے نا تو اگر دس بچے کالونی میں ہو گئے ن تو آٹھ بچے کوھ اچ ان آھ بچوں کو اچھے سے سکھائیں گے ان کو دو بچوں کو دیکھتے ہوئے آھ بچے بھی صحیح لائن پکڑ لیں گے الحمد للہ چلو اچھی بات ہے بات آپ تو پھر بات ہوگی ہماری السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ خدا حافظائی